السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب کہریت ہاں سب کیرییت ہے اور آپکے عمی اببو کیسے ہے جی سب بڑھیا ہے
جی
ہاں آپ کے بچے وغیرہ سب خیریاتھ سے
ا ارے ابھی میرا نکاح نہیں ہوا ہے
جی اچھا اچھا
اور فرمائیے
ہم
اور فرمائیے کیا ہو رہا ہے وہاں
یہاں سب ٹھیک ہے اور آن لائن پڑھائی کے اوپر بات کرنے تھی نہ آپ کو
جی
اچھا مطلب آن لائن تعلیم لینا بھی اچھی بات ہے اس میں مطلب خرچہ کم آ جاتا ہے
جی
اور جیسے کی ا کسی کے پاس ا جانے کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ اس سے ب کر سکتا ہے
ایک تو یہ ہے کہ اس کا خرچہ کم آتا ہے جیسے دیکھو آپ آف لائن پڑھائی کرو گے تو ادھر ادھر سے جانے کا خرچہ اور وہاں پہ فیس بھی ادھک لگتی ہے یہاں پہ زیادہ تر دو ہزار یا ڈھائی ہزار روپئے میں کام ہو جا تا ہے اور جیسے وہاں پر جانے یت مطلب جانا پڑے گا اس میں دیر لگے گی تو یہاں پہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں اور کبھی کبار تو ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھو ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو کو کئی کلاس چھوٹ جاتی ہے
ٹھیک پر اس میں بھی کئی شرطیں موجود ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ ہمیں پرسکون جگہ چاہیے ہوتی ہے اور وقت چاہیے ہوتا ہے
جی
کیوںکی ا بہت لمبی لمبی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں آن لائن میں اس لیے ہاں
ارے نہیں دیکھو آن لائن یہ ہے کہ اب آپ لائو کلاس نہیں لے سکتے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مطلب یہ اس کو اسپیڈ بڑھا کے اس کلاس کو لے سکتے ہو
لے سکتے ہیں مگر ہے نا بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں تو کلاسز چھوٹ جاتی ہیں تو مطلب بہت ساری گٹھا ہو جاتا ہے ہاں وہ اس میں زیادہ پرابلم آتی ہے
جی جی ہاں تو آن لائن پڑھائی میں یہ ہے کہ دیکھو جیسے آف لائن میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ ڈس ڈسکس کر سکتے ہو کچھ لیکن یہاں پہ آن لائن پڑھائی میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیں اکیلے ہی بیٹھ کے پڑھائی کرنی پڑتی ہے ایکانت میں
جی
ا آف لائن میں یہ ہے کہ جیسے دیکھو آج آپ نے آج آپ اسکول گئے تو آج کا پڑھ لیا اور آپ کل اسکول کسی وجہ سے نہیں جا پائے تو وہ ٹاپک جو ہے وہ رہ چھوٹ جائے گا تو تیسرے دن جاؤ گے تو ٹیچر ایسا تو ہے نہیں کہ اسی ٹپک وہ کو پڑھائے
جی ہاں ایسا بھی ہے
اوکے
ہاں پھر بھی ٹھیک ہی ہے آن لائن میں مطلب یہ ہے کہ بچے کو مل جاتا ہے ریکارڈیڈ مل جاتا ہے
جی اور دیکھو آن لائن پڑھائی صرف لڑکیوں کے لیے دیکھو زیادہ تر ٹھیک ہی ہے جیسے دیکھو کئی کئی گھر والے ہوتے ہیں جو اپنی کئی کئی کئی گھر والے ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں لیکن کئی گھر والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے ہیں تو ان کے لیے یہ فائدے مند ہے
جی ہاں وہ تو ہے
ہاں دیکھو کچھ پریوار ایسے ہے دیکھو مڈل کلاس والے پریوار ہیں جو لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ وہ مہنگی پڑھائی نہیں کرا سکتے دیکو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کئی کئی کالج یا اسکول ہوتے ہیں تو ان میں پچاس یا ستر ہزار پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی ہے تو وہ آن لائن مطلب کورس لے کے پڑھائی کر سکتے ہیں وہی کنٹینٹ جو کہ کالج میں ستر ہزار روپئے میں ملتا ہے وہی دو ہزار روپئے میں مل سکتا ہے
ہاں یہ تو ہے
جی
اچھے پڑھانے والے ہوں اچھی تعلیم دینے والے ہوں تو اچھا لگتا ہے پڑھنے بھی آن لائن میں اور سنا یۓ
ہاں بس بڑھیا
ا آپ انٹرنیٹ وغیرہ یا سے بھی کوئی مطلب جانتی ہوں کمپیوٹر وغیرہ ہ وہ رہتا ہے ہ اس سے بھی بہت مدد ملتی ہے ورک کر سکتے ہیں
جی
ہاں دیکھو کمپیوٹر میں یہ ہے کہ جیسے دیکھو آپ کمپیوٹر میں جیسے آپ کے پاس کئی کئی گھر ارے کمپیوٹر کے بارے میں تو مجھے اتنا نہیں پتہ ہے بس تھوڑا پڑھاہے میں نےکمپیوٹر کے بارے میں
ہاں اور دینی تعلیمات بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کرائے کی آن لائن بھی مل جاتی ہے آف لائن بھی مل جاتی ہے ہوگی اب وہ ضروری بھی ہوتی ہے
جی
ہوں
تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے دیکو آن لائن والوں کے لیے آن لائن پڑھائی ٹھیک ہے آف لائن والوں کی لی آف لائن ٹھیک ہے دونوں پڑھائی ہی بہت اچھی ہیں
ہاں یہ تو ہے
آن لائن آن لائن پڑھائی یہ ان کے لیے جیسے دیکھو مڈل کلاس والے لوگ ہیں جو اچھا مطلب اچھی فیس نہیں دے سکتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے یہ ٹھیک ہے آن لائن پڑھائی جی اور آپ فرمائیے ہاں ہاں بارش کا موسم ہو رہا ہے
اور بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ کے کرم سے بارش ہو
جی
بارش کی وجہ سے مطلب نیٹ ورک کا بہت وہ ہو جات
اچھا تو آپ تعلیم میں کیا کرتے ہیں
میں ہم تعلیم میں پڑھ لیتے ہیں پھر اردو بھی پڑھنا آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے
جی جی اور ہاں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے تعلیم کہاں تک کی ہے
جی کیا ہے کہ ہم نے ابھی کالج جاتی ہو
جی جی ہاں گریجویشن کر رہے ہو آپ ہیں جی ہاں تو آپ آف لائن تو آن لائن پڑھتے ہو
جی آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں آف لائن بھی جاتے
جی ہاں دونوں ہی ٹھیک ہے جیسے دیکھو کالج میں بھی کلاس لگ تی ہیں کلاس لگتی ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی دینے جانا پڑتا ہے کالج میں
جی
جی
ہاں تو بہتر ہے مطلب جو کر سکتا ہے اس کے لیے جو کر سکتا ہے وہ مطلب سیپریٹ ہو کے مطلب آن لائن میں سکون سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے کے لیے آسان ہے
جی جی اچھا دیکھیے آن لائن پڑھائی میں یہ ہے کہ ایک انانت میں بیٹھ کے آپ پڑھائی کر سک تے ہیں
ہوں
جی اور یہ بھی ہے دیکھو جیسے آپ نے آن لائن کورس لیا وہ کورس کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ویڈیو ہے ان کو ہم ٹو ایکس کی اسپیڈ پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ جیسے آف لائن کی وجہ وہ کورس جلدی ہو جاتا ہے تو ہم ریویژن کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے
ہوں
جی اور پھر یہ ہے کہ جو مطلب کہ چھوٹ گیا ہے تو اسے ہم آن لائن میں یہ تو ہے کہ دوبارہ سے دیکھ سک تے اس کو
اگر آف لائن میں کیا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم اس سے ٹیس ار سے سوالات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہاں زیادہ اچھے سے الگ سے سمجھ سک اس میں یہ فائدہ ہے جیسے کہ فزکس اور میتھ میں زیادہ تر ٹیچر کی آمنے سامنے باطلاب ہونا ضروری ہوتی ہے
جی جی ارے ایسا آن لائن میں بھی تو ہوتا ہے جیسے دیکھو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ اس سے پیچھے کی طرف مطلب کہ اسکا کر سکتے ہو پیچھے
ہاں کر سکتے ہیں جی ہاں وہ تو ہے
جی
اور فرماںے
اور آن لائن شاپنگ کے بارے میں کیا خیال ہے بہتر ہے یا نہیں
ا
آے
ہاں آن لائن شاپنگ بھی ٹھیک ہے جیسے دیکھو آپ کو کوئی پروڈکٹ منگانا ہو تو اس اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا آپ کو ان کے ذریعے آن لائن کر کے اپنے گھر پہ بھی منگا سکتے ہیں یہ کہ آنے جانے کا ٹائم بچتا ہے اس میں اور جیسے آپ جاؤ گے گاڑی وغیرہ لے گئے تو اس کا پیٹرول کافی خرچہ آتا ہے اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے
ہاں مگر اس میں بھی کئی مطلب پریشانیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ خراب آ جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے مگر یہ ہے کہ اس میں واپس ہو جاتا ہے جو خریدیں
جی ہاں ریٹرن ہو جاتا ہے
جی
آ تو دیکو آن لائن میں یہ بھی ہے کہ آپ اتنی مہنگی چیز نہیں لے سکتے
ہاں جیسے ہم ڈائریکٹ دکان سے جا س ہوتا ہے نا
اچھا بھیجیں گے یا نہیں
ہاں جی
ال
ہے شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا اللہ حافظ